وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان کیسے ہو آپ
میں ٹھیک ہ اللہ کا شکر ہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے ا بو امی بھائی سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان شکر ہے اللہ تعالی کا سبھی ٹھیک ہی ہم گھر پہ تو تھوڑی سی مطلب کہ ابو کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اللہ تعالی وہ بھی ٹھیک کر دے گا تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا اٹھے آپ نیند سے
ہاں بھائی جان میں اٹھ گیا نیند سے میں نے ورزش بھی تھوڑا کی ایگزرسائز تھوڑا کی میں نے
ہاں بھائی جان یہ تو اچھی بات ہے پھر تو چلیے اچھی بات ہے آپ نے رش کی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی پہ بات کرنی چاہیے
بالکل بھائی جان اپ نے صحیح بات فرمائی
ہاں بائی جان تو مطلب کہ یہ جو صحت ہوتی ہے نا میری بھائی صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنی زندگی کو خوشی سے گزارتا ہے لیکن اگر صحت اچھی نہ ہونا تو پیسہ شہرت اور دوسری صلاحتوں بھی کام مطلب کسی کام نہیں آتی تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے میرے بھائ تو فزیکل فٹنس کا مطلب ہے ہمارا جسم مضبوط ہونا تندرست ہونا اور ہر روز کا کام آسانی سے کرنے کے قابل ہو تو جب انسان فٹ ہوتا ہے تو وہ جلدی نہیں تھکتا میرے بھائی اور زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے ہے نا
بالکل درست فرمایا بھائی جان آپ
تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کل بہت سے لوگ سارا دن موبائل اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی حرکت کم ہو گئی ہے کم حرکت کی وجہ سے موٹاپا ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو بولو آپ بھی بھائی میرے اچھا
بھائی جان بالکل آپ نے بالکل اچھا فرمایا بھائی جان بھائی جان ورزش جس جسمانی تندرستی کا بنیادی حصہ ہیں بائی جان مطلب روزانہ کم از کم مجھے لگتا ہے کہ تھرٹی سے سکسٹی منٹس مط مطلب تیس سے ساٹھ منٹ تک واک جاگنگ سائیکلنگ یوگا یا کسی بھی قسم کا کا ورزش کرنا اسے جسم مضبوط رہتا ہے میرے بھائی جان ہے نا
ہاں بھائی ہاں بھائی بالکل صحیح بات ہے
صحت مند رہتا ہے بھائی جان خون گردش گردش کرتا ہے بھائی جان بھائی جان وزن جو ہے وہ متدل رہتا ہے بھائی جان بھائی جان مطلب اج آ کل آپ دیکھو گے مطلب اتنی بیماریاں آئی آئی ہیں ڈائبٹیز ہائی پریشر آپ کو آج عام دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ ورزش سے کہ کیا ہوتا ہے بھائی جان مطلب اس سے ڈائبٹیز ہأے بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے میرے بھائی جان بھائی جان اچھی صحت کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے بھائی جان بھائی جان ہمارا غذا میں پھل سبزیاں دودھ انڈے دالے گوشت اور اناج منا مطلب ہونا چاہیے بجان بجان فاسٹ فوڈ جو ہے فاسٹ فوڈ کوولڈ ڈرنکس اور زیادہ میٹھی یا تلی ہوئی غذا جو ہو ہیں وہ اس سے ہمیں بائی جان آج پرہز کرنا ہے کیونکہ آج آپ دیکھیں گے چھٹی
کہ میں بالکل متاثر ہوں آپ کی باتوں سے تو اگر ہم روز صرف تیس منٹس چلے یا ہلکا پھلکا اگزرسائز کرے نا تو ہماری صحت میں بہت ہی بہتری آ سکتی ہے تو جیسے کہ مطلب کہ کی س یہ سک یہ واکنگ کرنا جاگنگ کرنا سائیکلنگ کرنا سکیپنگ کرنا اور اسٹریچنگ بھی بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے تو ہر انسان اپنی عمر اور صحت کے مطابق ایکسرسائز کر سکتا ہے میری بائک تو صحت مند رہنے کے لیے صرف ایکسرسائز ہی نہیں بلکہ اچھی غذا بھی ضروری ہے میرے بھائی تو ہمیں تازہ پھل سبزیاں دال دودھ انڈے اور پانی کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے فاسٹ فوڈ اور زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے تو جیسے کھانا ہمیں کھاتے جیسے کھانا ہم ک کھاتے ہیں ویسے ہی اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے تو پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ہیی ضروری ہے مطلبکہ روز مناسب مقدار میں پانی پینا چاہے ڈاکٹر بھی میں پچھلی بار گیا تھا چیک اپ کروانے تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ اب پانی زیادہ پیا کرو اپنے آپ کو ہائڈریٹڈ رکھا کرو تو پھر بیماریاں کم اثر ڈالے گی آپ پہ تو پانی جسم کو تازہ رکھتے اس لیے اس نے بولا تو اور بہت سی بیماریوں سے بجاتا ہے جو کہ ڈاکٹر نے ابھی ابھی میں نے بولا تھا کہ اس نے مجھے بتایا تو نیند بھی صحت کا اہم حص میرے بچن روز سات سے آدھ گھنٹے کی پرسوں نیند لینا ضروری ہے اچھی نیند سے دماغ تازہ رہتا ہے اور انسان دن بھر بہتر کام کرتا ہے نا بائی جان
بالکل بجان اپنے بالکل درست فرمایا بجان بجن یہی می بی بیول ن چھ ہوں کہ جس طرح غذا ہم نے ابھی غذا کی بات کی اور ورز ضروری ہے مطلب مجھے اسی طرح لگتا ہے کہ اسی طرح پرسکون نیند بھی صحت کے لئے لاز ہیں بھائی جان بھائی جان جس طرح مجھے مطلب کم سے کم مجھے لگتا ہے روزانہ ایک بندہ جو ہے ایک نوجوان جو ہیں وہ سات سے آٹھ گھنٹے نیند مطلب کرنا چاہیے جس سے کیا کیا ہوتا بٹ یہ بائی جان جس اور دماغ کو تازہ رکھتے ہیں نیند کم نیند سے تھکان چرچراپن اور توجہ میں کمی پیدا ہوتی ہیں بائی جان بائی جان مطلب جس طرح یہ ہم نے بولا کہ فزیکل فٹ بندہ ہونا چاہیے اسی طرح ذہنی صحت بھی ضروری ہے بائی جان جسمانی تندرست کی کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے بھائی جان فکر ٹینشن اور سٹریس صحت کو متاثر کرتے ہیں بھائی جان پاازٹیو سونچ دعا عبادت اچھی صحبت اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سک ملتا ہے بھ جاں ہے نا بھائی جاں ن کتا کتابیں پھ پڑھنا اور اپنی شوق پورے کرنا بھی ذہنی صحت کے لیے مفید ہے بھائی جان اسی طرح بائی جان آپ بھی کچھ بتائے
ہاں بھ جان تو اسی ط سےا م صفائی کا خیال رکھنا ہے کا حصہ ہے روز مرہ کے نہانا ہاتھ دھونا صفا صاف کپڑے پہننا اور صاف جگہ پر رہنا ہر بیماری سے بچاتا ہے میرے بھائ تو مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صلاحیت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مطلب جسمانی صحت ہوتی ہے تو اگر ہر انسان وقت پریشان رہا تو اس کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اس لیے ہمیں مطلب کہ خوش رہنا چاہیے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہے اور ہر مشک مشکل کا سامنا ہمت سے کرنا چاہیے میرے بھائی جان تو کھیل بھی مطب کہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے کرکٹ ہو گیا والی بال ہو گئی فٹ بال بال ہو گیا بیڈمنٹن ہو گیا اور دوسرے کھیل جسم کو مضبوط بناتے ہیں مطلب کہ بہت سارے کھیل ایسے ہوتے ہیں تو کھیل سے ٹیم ورک بھی ہم سیکھتے ہیں تہذیب بھی سیکھتے ہیں اور صبر بھی سیکھ سیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ بری عادتیں جو ہوتی ہے جیسے مطلب کہ یہ بہت سے کام ہوتے ہیں جو برائی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں تو ان سے بھی دور رہنے کو مطلب کہ عادت مل جاتی ہے تو گھر والوں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ برے کام تو اس لیے ہمیں ان بری عادوں سے ہمیشہ دور رہنا جائے اگر بچپن سے صحت مند عادتیں اپنا لی جائے تو زندگی بھر فائدہ ہوتا ہے روز وقت پر اٹھنا وقت پر کھانا کھانا ایگزرسائز کرنا اور صاف ستھرے رہنا مطلب کہ ہمیں تندرست رکھتی ہے نا بھائی جان
بھائی جان آپ نے بلکل اچھی بات بولی میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آپ کی بات پر لیکن بھائی جان حکومت اور معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داری ہے نا بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے حکومت کو پارکس پلے گراؤنڈس مجھے لگتا ہے سپورٹس کمپلیکسس اور صاف ماحول فراہم کرنا چاہیے بھائی جان مطلب اسکولز اور کالجز میں صحت اور ورزش کی اہمیت کے بارے میں آگاہ مطلب آگاہ کرنا چاہ دینا چاہیے حکومت کو معاشرے کو بھی صحت مند زندگی کے رویہ کو فروغ دینا چاہیے مطلب میں آخر میں یہ کہ مطلب کہنا چاہتا ہوں مطلب آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسمانی تندرستی اور صحت کامیاب زندگی کی بنیاد ہے بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے صحت مند انسان ہی اپنے گھر معاشرے اور ملک کی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے بھائی جان بھایی جان ہمیں روز زانا ورزش کرنی چاہیے متوازن غذا کھانا چاہیے پوری نیند لینا چاہیے صاف پانی پینا چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اکھ اگر ہم صحت مند عادتیں اپنا لیں گے تو ہم نہیں صرف صرف بیماریوں سے بچ سکیں گے بلکہ ایک خوش اور پرسکون اور کامیاب زندگی بھی گزار سکتے ہیں بھائی جان اب اب آخر میں مطلب کچھ بتائیے مطلب جس سے ہم مطلب اس سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے تو جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے بھی شاہد بہت ہی ضروری ہوتی ہے اگر مطلب کہ بچے صحت مند ہوں گی تو وہ اچھی طرح پڑھائی کریں گے امتحان میں بھی بہتر نمبر لائیں گی اور اپنے مستقبل کو بھی روشن بنائیں گے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی مطلب یہ صحت کی اہمیت بتانا چاہیے اگر مطلب کہ ہر فرد اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو پورا معاشرہ تندرست اور مضبوط بن سکتا ہے میرے بھائی آج کی مصروف زندگی میں صحت کا خیال رکھنا بہت ہی مطلب کہ مشکل ضرور ہے مش مشکل ضرور لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں تو ہے نا روز تھوڑا سا وقت اپنی صحت کے لیے نکالنا چاہیے چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں مل کر زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ صحت اللہ کی بہت ہی بڑی امانت ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے روز ایگزرسائز کرنی صحت مند غذا کھائےیں اور پانی زیادہ پیے اور پوری نیند لے اور ہمیشہ خوش رہیں کوشش خوش رہنے کی کوشش کری تو یہی سب چیزیں ہمیں صحت مند بنا سکتی ہے جو کہ آپ نے ابھی ابھی مجھے سوال کیا تھا تو اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے خوابوں کو بھی آسانی سے پورا کر سکیں گے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ صحت ہی اصل دولت ہے میرے بھائی اگر ہمارا جسم اور دماغ تندرست ہو تو ہم ہر مشکل کا ہمت سے سامنا کر سکتے ہیں تو اسی لیے ہمیں روز تھوڑی سی ایگسرائز کرنی چاہیے صحت مند غذا کھانا چاہیے اور بری عادت سے دور رہنا چاہیے تو آئے مطلب کہ ہمیں آج سے ہی مطلب کہ صحت مند زندگی گزارنے کا ارادہ کرنے اور دوسروں کا بھی مطلب کہ خیال رکھنا ان کو بھی یہ بات تہ بتانا تو یہ بہت ہی اچھی بات رہے گی تو آپ سے بات کر کے بھائی جان مجھے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آپ مطلب کہ یہ باتیں آگے بھی پہنچاؤں گے پہنچاؤں کہ میں بھی پہنچاؤں گا تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل سکے وہ بھی فٹ رہ سکے تو ہے نا بھایی جان اگر انسان اگر ہمارا جو اسلام بھی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں خود کامیابی کا راستہ ملے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب تم کامیاب ہو جاؤ گے دوسر کو بھی بتاؤ تاکہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے انسانیت پتا چلتی تو اسی کے ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال کیا ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ